والسلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب اچھے سے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
کرنا کس بھی
آج کتنی دھوپ ہے باہر آج کتنی میں نکلی کپڑے سکھانے باہر یہاں اتنی دھوپ ہے
ہاں آج تو بہت زیادہ گرمی ہے میں بول رہی تھی نا آپ کو آج بہت گرمی ہے
صبح سے شام تک مطلب ہمارے پاس پہ اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے وہ تو گرمی گرمی ہٹنے کا نشان یہاں سے چڑھتی ہے تو پڑتی ہے سیدھے آنگن میں وہ پیچھے جاتی ہے تو پڑتی ہے سیدھے آنگن میں
گرمی تو
بیچارے جو باہر رہتے ہیں کام کرتے اب یہ بھائی کا سوچ وہ دن بھر دھوپ میں ہوتا ہے
ہاں
ہم اندر ہوتے ہیں پھر بھی
ہاں اور کیا
اور
ایک منٹ ایسے ہی رکنا کال کاٹ نہیں کرنا
ٹھیک ہے
ہلو ہاں کہیے
ہاں آپ کیا کررہی تھیں
کال آئی تھی میں میں نے وہ پہلے اٹھائی
بہن کی کال تھی
نہیں
اچھا ٹھیک
آج کل کتنی مطلب فراڈ کالز آتی ہیں کتنے ان نون کالز آتے ہیں
بہت زیادہ میں تو اٹھاتی بھی نہیں ہوں
مجھے مطلب صبح سے یہ کال آ رہی تھی پتہ نہیں میں نے سوچا اب میں نے سوچا کہ کوئی اپنا ہی ہوگا کال اٹھاۓ بعد سے بولا آپ کون ہو کہاں سے ہو تو کہہ رہا ہے مجھے آپ سے بات کرنے سے دوبارہ یہاں کال نہیں کرنا
اچھا اچھ بلاک کر دو
بلاک ایک نمبر سے بلاک کرتے ہیں سو نمبر سے اور کال آتے ہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بلاک کرنے کا میں نے ان نون کالس بلاک رکھی تھی لیکن پھر سوچتی ہوں کبھی کبار کوئی اپنا بھی کرے ان نون نمبر سے کال
ہاں وہ بات بھی ہے کبھی ضروری بات
ہے کہ نہیں کبھی اپنا فون ڈیڈ ہوتا ہے تو لینی پڑتی ہے کال
میں بند رکھ ہی نہیں سکتی میری ماما کہ بس فون نہیں ہے ان کے پاس فون ہے میرا پرانا فون میں نے نیا لایا نا مگر ا ان کو نہیں آتے ابھی چلانا اب میں نے ان کو اپنا نمبر بہن کا اور بھائیوں کا نمبر ایک کارڈ پہ رکھا ہے
اچھا اچھا کیا
کبھی ضرورت پڑتی ہے نا وہ مجھے فون کرتی تھی
ہاں اچھا کرتی ہے
باہر اتنا پسینہ آ رہا ہے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے ٹپک رہا ہے پسیینہ
تم باہر ہو ابھی
ہاں میں کپڑے سکھا رہی ہوں باہر دھوپ میں ڈال رہی ہوں کپڑے سکھانے کے لیے
کرو جلدی پھر اندر آجاو
بہت سارے کپڑے دھوپ میں ڈالے جو میں نے صبح سے اتنے دھوۓ
ابھی دھورہی تھی
ھم
میں بولی تم کپڑے بھی دھورہی تھی
ہاں سب کچھ کام آپ کیا تھوڑی نه آپ کرنے ہوگی میرا کام
ہم دس بارکرتے ہیں نا ایک یہی ہوتی ہے
یعنی ساتھ میں
کسٹمبرس کو کبھی تم دو پھر میں آؤنگی کسٹمبرس
اچھا
ھمم
مجھے لگتا ہے میں یہاں برداشت نہیں کر پاؤنگی مجھے لگتا ہے میں اندر جاؤںگی
ہاں ہاں ابھی بہت گرمی ہے میں نے فین بھی بند رکھا ہے اور پھر اچھے سے آواز نہیں آتی
پھر بھی اندر تو ٹھیک ہے اگر آپ دیکھو گے نا مطلب کتنی دھوپ ہے
ہاں بہت ہے
بہت زیادہ بہت کیا بہت زیادہ پتا ہے میں نے سنا ہے کہ مطلب دھوپ میں رہنے سے جو وٹامن ڈی تری ہوتا ہے وہ تو باڈی میں برابر رہتا ہے اس سے مطلب تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے
مگر ابھی کی تو زیادہ نہیں لگنی چاہیے وہ ہوتی ہے یہ مارچ مارچ ابھی کی دھوپ زیادہ بھی ہے جیسے کالے ہو جاتے
کالے ہونے کی بات نہیں یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب صبح فجر کے بعد پہلے جو پہلے جو دھوپ نکلتی ہے نا
ہاں
ہمیں پہلے اس کو جب وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے
ہاں ہاں
تب اس کے سامنے نہیں رہنا جب وہ لال رنگ کا ہٹ جائے
ھمم
تو اس کے بعد جب تک ہم برداشت کر سکتے آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے لگبھگ تو تب تک رہنا ہے تاکہ پھر وٹامن ڈی تری کی کمی نہیں ہوتی ہے
اور اگر وہ ہم جو لال ہوتی ہے نا جب یہ تب کیوں نہیں رہنا ہے
وہ مجھے نہیں پتا ابھی وہ میں کنفرم کر کے کہوںگی وہ مجھے بھی نہیں پتا ابھی
اچھا یہ بات آپکو کس نے کہی
میں نے سنی مطلب ایسی ہی ہوا میں ھمم اٹھتے اٹھتے آئی میرے پاس مجھے یہ خبر دینے کیونکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے دانت ٹوٹتے ہے نا میرا وٹامن ڈی تری کم ہو جاتا ہے نا تو اس لیے مجھے یہ
اڑتے اڑتے آپ کے پاس خبر آئی آپ نے میرے پاس پہنچائی
ہاں ویسے میں آپ کی طرح تھوڑی نہ ہوں اپنی خبر اپنے پاس ہی رکھوں
بات تو ایک ہی ہےمیں کہا آپکے پاس آکے جھانکتی
ھمم پتا ہے
سم سے
آپ کو پت ہے چہ یہ نا چہرہ اور فون دونوں گیلے ہو گئے اس پسینے سے
اندر نہیں گئی ابھی تک
ابھی دھوپ میں کپڑے ڈال رہی ہوں نا آپ کو سمجھ نہیں آتا ایک بار
کے اپنی جان بچاؤ
جی یار کام بھی ضروری ہے کیا ہر بات پہ جان بچاؤ جان بچاؤ
جب جان بچے گی تب کل پھر سے کر پاؤ گی اگر نہیں ہوگی تو کل کون کرے گی
تھوڑے سےہی میرا فون پسل رہا ہے چہرے سے پنے یہ گیلا ہو جاتا ہے پھر ہاں یہ گیلا ہو جاتا ہے یہ پھسل جاتا ہے اتنی گرمی ہے آج
بول رہی ہوں وہی فون ہے جوٹک گیا تھا
ہاں ہاں نھیچ پسل رہا ہے نیچے نیچے جا رہا ہے میں اس کو پھر سے
آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا فون کو آپ کو تھا پہلے خون کہ یہی لایا پہلا والا
سے پہلے بھی تھا اس سے پہلے میرے پاس دو فون تھے ایک تھا اوپو ا ففٹی فائیو دوسرا تھا ایم آئی ففٹی
مجھے یاد ہے نا جب میں آپ سے ملی تھی تب آپ کے پاس فون نہیں تھا
نہیں میں نے کہا نا تب میں نے گھر پہ رکھا اپنا فون ہم نے ایک فون سات لئ بہن کے پاس فون نہیں ہے تو میں نے فون اپنا گھر پہ رکھا یاد آیا
ہاں ہاں
وہ میں نے گھر پہ ہی رکھا تھا نا
اچھا اچہ
اور بس کپ ڈے ختم ہونے والے ہیں
ٹھ
سناو
ہاں میں نےشواں
خوش خبرییں
کیا خوش خبری
کپڑے ختم ہونے والے ہیں
ٹھیک واپس رانگن
مجھے اب مجھے اب اوپر ہال میں جانا ہے
ہاں کیوں جانا ہے ایس
ہال مجھے یہ نا
ٹھیک ہے
اجھاڑو دینا ہے
شو شو تو ہاں اچہ
ہلو جی نے بلااملی فون میں جانا چڑ د نہیں
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بہت دھیمی آ رہی ہے
میں نے بولا مجھے ہال میں جانا ہے اب جھاڑو دینے
اچھا ٹھیک اوپر
ہاں تھرڈ فلور پہ
اچھا جاو
ہاں ابھی جاؤں گی
ہاں
مطلب ہم کبھی کب کو پ تا ہے ہمطلب ہم کبھی کبھار کہتے ہیں میری خوشیاں آپ کدھر ہو
ام بولتے ہیں میں روز بولتی ہوں
جی پتا ہے اگر میں آپ کو گن کے دوں گی نا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ کالس آئی ہیں مجھے اور نون نمبر سے
کرو یہ کون ہے
اٹھایا نا ابھی کہا نا میں نے اس کو آپ کے بار بار کال کرے ہیں بولو اس نے آپ سے بات کرنی میں نے دوبارہ یہاں فون نہیں کرنا
آپ بولتے آپ کیوں بات کرنی ہے کیا بولنا تھا نا پہلے
میں اتنا نہیں پوچھتی میرا شارٹ میں جواب ہوتا ہے دوبارہ یہاں کال نہیں آنا چاہیے
اچھا کرتی ہو پھر
اتنی باتیں کیوں کرنی ہیں کیوں کون کہاں سے کیسے
یہ کوئی مطلب ضروری کام مت ہوگا اس
جب ضروری کام ہوگا تو تب وہ پہلے کہے گا نا کیا ایسے ضروری کام ہے یا وہ یہ یہ تو سیدھے کہتے ہیں کہ آپ سے بات کرنی ہے یہ کیا مسئلہ ہے
مسئلے کشمیر
ہوں ہوں یہ مسئلے کشمیر پہنچ جاتا
آپ نے بولا یہ کیا مسئلہ ہے میں نے بولا یہ مسئلہ کشمیر ہے
وہی تو کہہ رہی ہوں نا یہ مسئلے کشمیر کہاں سے آئی یہ کب حل ہوگا
ہوں ہو جائے گا کبھی انشاء اللہ
چلو میں آپ کو ب میں کال کرتی ہوں
ٹھیک ہے اوکے
اللہ حافظ
وہ آم سے میرا فون تھاوں چارچ